وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے اچھے سے
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ سنایں آپ ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس بس شکر اللہ کاال
پہلی دفعہ ہم نے کشمیر کی پہلی بارش ڈل لیک اور جہلیلم کے دلکش منظر کے بارے میں بات کی تھی آج میں چاہتی ہوں کہ ہم کشمیر کے مشہور مقامات اور بارش کے اثرات پر گفتگو کریں
بالکل صحیح کہا تم نے کشمیر کی پہلی بارش کا انتظار ہر شخص کرتا ہے سرد ہواؤں کے ساتھ جب پہلی بوندیں زمین پر گرتی ہے تو پورا ماحول خوشگاور ہو جاتا مٹی کی خوشبو دل کو سکون دیتی ہے اور درختوں کے پتے دل کر اور بھی ہنسی نظر آتے ہیں
چلو پھر پہلگام سے شروع کر ہیں مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ بارش کے بعد پہلگام کسی جنت سے کم نہیں لگتا پہلگام کے سبز میدان اونچی دیودر کے درخت اور صاف پانی کے نالے بارش کے بعد اور بھی حسین ہو جاتے ہیں جب بادل پہاڑوں کو اپنی چادر میں چھپا لیتے ہیں تو ہر طرف ایک پرسکون منظر نظر آتا ہے
بالکل میں ایک مرتبہ بارش کے بعد وہاں کے پہاڑوں سے اٹھتی دھند دیکھ تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے بادل زمین پر اتر آئے ہو
ہاں اور اسی لیے ہر سال ہزاروں صاحب پہلگام کا رخ کرتے ہیں وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور پھرتی مناظر ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا دیتے ہیں
گلمرگ کا بھی اپنا ہی حسن ہے سردیوں میں برف اور گرمیوں میں بارش دونوں اچ کی خوبصورتی کو چار چن لگان دیتے
بالکل گللمرگ کے ہرے بھرے میدان جب بارش سے دھل جاتے ہیں تو پھول اور گاس اور بھی تازہ لگنے لگتا ہیں دور دور تک پھیلا ہوا سبز رنگ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے
اور جب بادل نیچے آ کر میدانوں کو چھو لیتے ہیں تو لگتا ہے کہ انسان آسما انن کےہ بالکل کرریو آگیا ہو
میں نے سنا ہے کہ سون مرگ میں بارش کے بعد دھوپ نکل آئی تو کبھی کبھی آسمان کے کوسے قزا نظر آ جاتے ہیں
سونمارگ بھی کسی خواب سے کم نہیں بارش کے بعد وہاں کے پہاڑ چشمے اور تیز روانی سے بہتے نالے دیکھے لائق ہوتے ہیں
پھر جی ہاں کوسے قذا دیکھ کر بچے بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے بھی اس منظر کو کیمرہ میں قید کرنا پسند کرتے ہیں
دودھ پتھری کا نام سنتے ہی بڑے میدان اور دودھ جیسا صاف پانی یاد آ جاتا ہے
دودھ پتھری میں بارش کے بعد گاس اتنی ہری بھری ہو جاتی ہے کہ لگ ہے کسی نے زمین پر ہراب مکمل بچھا دیا ہو وہاں بی تیز چشموں کی آواز دل کو عجیب سا سکون دیتی ہے
کشمیر کے باغات بھی بارش کے بغیر ادھورے ہیں سیب اور چیری کے باغوں میں جب ہلکی بارش ہوتی ہے تو ہر درخت اور ہر پت چمک اٹھتا ہے
بالکل سیب کے درختوں پر پانی کی بوندیں موٹی موتی کی طرح چمکتی ہے چیری کے سرخ فل سبز پتوں کے درمیان اور بھی خوبصورت لگتے ہیں
اور پامپر پامپور کے زعفران کے کھیت بھی دنیا بھر میں مشہور ہے
ہاں زعفران کی بہتر پیداوار کے لئے موسم کو موزون ہونا ضروری ہے وقت پر ہونے والی بارش زمین کی نمی کو برقرار رہ رکھتی ہے اور کاشتکاری کے لیے مفید ہوتی ہے
اس کا مطلب ہوا کہ بارش صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ کسانوں کی زندگی کا بھی اہم حصہ ہے
بالکل کسان پورے سال محنت کرتے ہیں اور اب اور وقت پر ہونے والی بارش ان کی فستو کے لیے رحمت سثابت ہوتی ہے اس سے سبزیاں پھل اور دوسریے پیداوار بہتر ہوتے ہیں
لیکن اگر ضرورت سے زیادہ بارش ہو جائے تو مشکل بھی پیدا ہوتی ہوگی
جی ہاں حد سے زیادہ بارش سے سیلاب آ سکتے ہیں فاصل نقفا نقصان اٹھا سکتے ہیں راستے بند ہو سکتے ہیں اور لوگوں کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے
اسی لیے ہمیں ہمیشہ قدرتی آفتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے اور حفاظت احتیاط بھی اختیار کرنی چاہیے
ل بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے بچنا ندیوں اور تیز بہاؤ والے علاقوں سے دور رہنا اور موسم کی معلومات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے
بچوں کے لیے بارش کسی عید سے کم نہیں ہوتی
ہاں بچے رنگ برنگی چھتریاں لے کر نکلتے ہیں کاغذ کی کشتیاں بنا کر پانی میں چلاتے ہیں اور بارش کہ بوندیں بوندوں میں کھیل کر بہت خوش ہو جاتے ہیں
لیکن والدین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بچے زیادہ دیر تک بگ اگر بیمار نہ ہو جائے
بالکل خوشی کے ساتھ ساتھ صحت کا خیال بھی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے
آج کل ماحول کی حفاظت کی بھی بہت بہت ہوتی ہے بات ہوتیی ہے کیا بارش اور ماحول کا کوئی تعلق ہے
ضرور اگر ہم درخت لگائیں گے دریاؤں اور جھیلوں کو صاف رکھیں گی اور پلاسٹک کا استعمال کم کریں گے تو فطرین نظام بہتر رہے گا صاف ماحول سے پانی کے ذخیر بھی محفوظ رہتے ہیں
یعنی ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول کو صاف رکھے
بالکل اگر ہر انسان اپنا فرض نبھائے تو کشمیر کی خوبصورتی ہمیشہ برقرار رہے گی اور آنے والی نسلیں بھی اس حسن سے لطف اندوز ہوں گے
آج کی گفتگو نے مجھے یہ احساس دلایا کہ کشمیر ك بورش صرف ایک موسمی تبدیلی نہیںي بلکہ فطرت کا ایک حسین تحفہ ہے یہ پہاڑوں دریاؤں جھیلوں باغوں اور انسانوں سب کو ایک نئی زندگی دیتی ہے
ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے پانی زیادہ نہیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے درخت لگانی چاہیے اور اپنے ماحول کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے
بالکل میں مجھے بچپن یاد آ گیا جب پہلی بارش
ہوتی تھی تو ہم سب گھر سے باہر نکل کر بوندوں کو لطف اٹھاتے تھے کبھی کاغذ کی کشتیاں بنا کر کبھی پانی میں چل رہتے تھے اور کبھی صرف بارش کو دیکھتے رہتے
حد سے زیادہ بارش سے سیلاب آ سکتے ہیں فاصل اس لیے نقصان اٹھا سکتے ہیں راستے بند ہو سکتے ہیں اور لوگوں کی روزمرہ زندگی کہ متاثر ہو سک ہے ہے اسی لیے ہمیں ہمیشہ قدرتی آفتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے اور حفاظت حفاظتی احتیاط بھی اختیار کرنے چاہیے بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے بچنا ندیوں اور تیز وہ والی علاقوں سے دور رہنا اور موسم کی معلومات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے
ہاں بچپن کی وہ یادیں بہت پرانی نہیں ہوئی بلکہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جب پہلی بارش ہو رہی تھی تو دل کرتا تھا کہ ابھی بارش میں جا کر نہاچے کھلی ہوا میں سانس لے اور چل کرل چل کر فطرت کا مزہ اور قدرت کا نظارہ کا مزہ جو ہے وہ اٹھایا جائے مجھے سب سے زیادہ بادلوں کا رنگ پسند آتا ہے کبھی وہ سفید روئی جیسے لگتے ہیں اور کبھی گہرے سیاہح ہو پہاڑوں کو اپنی آگوش میں چھپا لیتے ہیں اور جب ہوا تیز چلتی ہے تو بادل اتنی تیز سے سفر کرتے ہیں کہ لگتا ت ہے جیسے آسمان میں کوئی خوبصورت تصویر ب بدل رہی ہو
ضرور اگر ہم درخت لگائیں گے دریاؤں اور جھیلوں کو صاف رکھیں گے اور پلاسٹک کا استعمال کم کریں گے دو فترین نظام بہتر رہے گا صاف ماحول سے پانی کے ذخیر بھی محفوظ رہتے ہیں یعنی ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا ماحول صاف ستھرا رکھیں اگر ہر انسان اپنا فرض نبھائے تو کشمیر کی خوبصورتی ہمیشہ برکر کررار رہے گی اور آنے والی نسلیں بھی اس حسن سے لطف اندوز ہوں گی
کشمیر کے بلند پہاڑوں سے ٹکرا کر جب بادل گرجتے ہیں تو ان کی آواز د دور تک سنائی دیتی ہے لیکن اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو ہر طرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک پھیل جاتی ہے مجھے ٹھنڈی ہوا کا احساس بہت پسند ہے بارش سے پہلے جو ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے وہ گرمی اور تھکن دونوں کو دور کر دیتی ہے
آج کی گفتگو سے مجھے کشمیر کی بارش حسن اور اس کے فائدے کسانوں کی محنت اور ماحول کی حفاظت کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا
ہ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی امید ہے جو بھی ان گفتگو کو ہم نے سنا پڑھا اور ارام سے بات کی اور جو بھی اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور زم زمے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کی حفاظت کرے ان کے فصلوں کی حفاظت کرے
عامد چلو اللہ حافظ
چل اللہ حافظ